بی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی کیا حال ہے ٹھیک ہیں آپ
الحمد للہ بالکل ٹھیک آپ اچھے سے ہیں ہاں بالکل
ٹھیک ہے جی بس بڑھیا بڑھیا جی بس شکر شکر شکر شکر اللہ کا سب خیر وفت سے ہے جی بس وہ بھی چل رہی ہے زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی اور میں بھی کٹ رہی ہے دن جی جی ہو رہی ہے شام ہاں ہاں یہ تو صحیح ہو
مہمان آئے تھے آپ کے گھر میں وہ چلے گئے یا ادھر اے ہوئے ہیں
کون مہمان آئے تھے ہاں
آلے
اچھا ہاں نہیں منو تو کل ہی چلی گئی تھی اب عالم تو ابھی مطلب یہی پر ہے ابھی ان مطلب جو بولا تھا کہ میں جاؤں گا جاؤ گا پر میں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا اب میں نے کوا کہاں جاؤ گے آپ ابھی تو مطلب کچھ وقت وہ ہے جی ہاں اکیلے جئے تھے
جی جی آپ مجھے بولیے عالم کا کیا چل رہا ہے کیا پڑھائی کا مسئلہ کیا چل رہا ہے ان کا
کا مطلب ٹینتھ ہو گیا تھا تو اب وہ جے ای کی تیاری کر رہے نا اونتھ ان کا اس سال ہے
جی
نان میڈیکل ہی پکڑا تو اسی لیے وہ مطلب اسی کی تیاری کر رہا
جی بالکل سر ہ ہوں تو مجھے یہ جے ای سمجھائیے کہ جے ای کیا ہوتا ہے جے ای
اچھا مطلب دیکھیے کیا ہوتا ہے جیسے ہی ایک ب چاہ جو ہے دسویں جماعت کا جو ہے امتحان ختم کرتا ہے تو اس کے پاس بہت سارے مطلب راستے ہوتے ہیں کہ مطلب کن کن راستوں سے جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو جیسے ان میں پہلا ہوتا ہے میڈیکل یعنی ڈاکٹر ڈاکٹر کی طرف حکیم کی طرف جائے وہ دوسرا ہوتا ہے نان میڈیکل یعنی انجینئر کی طرف جائے یا پھر جعت بہت ایسی چیزیں ہیں جو ان کی طرف جائے جیسر کامرس اور آرٹس بھی ہوتے ہیں تو ان میں بھی بہت ساری چیزوں کی طرف وہ جا سکتا ہے
جی بالکل
ان میں جو اگر وہ نان میڈیکل یعنی اس طرف جائے گا تو پھر انہیں آگے جا کر بارہویں جماعت جب وہ دے دے گا تو اس کے بعد ان کو ایک امتحانات دینا امتحان دینا پڑتا ہے جس کو کراموں ت جی جنیئر اینٹرنس جوئر نہیں جوئر ہی شایدٹن ایگزام ٹھیک ہے نا
اوں ہوں
اس میں کیا ہوتا ہے ان کے پاس سوالات ہوتے ہیں ایک سو اسی سوالات ہوتے ہیں ٹوٹل ایک سو اسی میں سے ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک سو اسی میں سے انہیں جو ہے ہاں ایک سو اسی سوال ہوتے ہیں ان کے پاس ایک سو اسی ہوتےیک مجھے نہیں یاد ایک سو اسی ہوتے تھے کہ ایک سو پانچ ہوتے تھے ایسے ہی کچھ سوالات ہوتے تین سو سبجیکٹس میں ہوتے ایک تو ہوتا ہے میتھ ہوتا ہے ف اور کیمسٹریی یہی تین سوال ان میں ہوتے ہیں
سالن ڈالو اور
ہاں میتھ فزکس اور کیمسٹری جی یہ تین دنوں میں ہوتا ہے تو ان میں جو سب سے مشکل ہوتا وہ تو میتھس کا ایگزام ہوتا ہے کیونکہ اس میں سے بہت مطلب مجھے لگتا ہے ایٹن ایوریج اگر دیکھیں گے نا تو ایک ایک سوال نکلتا ہے سب کو یا دو سوال نکلتے بس جی جی جی ہاں ایک دو سوال جس نے کیا اس میں اس نے ٹاپ کیا جی جی وہی تو ان باقیوں میں تو اچھے سوالات نکل جاتے تو یہ تو مطلب یہ ایسا امتحان ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک صحیح ہو گیا نا تو آپ کو چار نمبر ملیں گے اگر اگر آپ کو ایک غلط ہو گیا تو آپ کہ مطلب زیرو پوائنٹ ٹو فائیو نمبر کاٹے جائیں گے
ٹھیک مطلب
ہوں ہوں ہاں اگر آپ کا ایک ایک سوال ایک سوال ایک سوال صحیح ہو گیا
ہوں
ہاں ایک نمبر ایک نمبر کٹے گا سوری ایک نمبر کٹے گا ایک نمبر کٹے گا
اچھا اچھا ٹھیک
صحی جواب دیں مطلب اگر ایک دیکھیں گے چار سوال آپ نے صحیح کیے سوری ایک سوال آنے حی کیا کتنے نمبر آئے چار نمبر اب چار سوال آپ نے غلط کیا وہ چاروں نمبر جائ گے ایک سوال صحی ہوتا چار سوال غلط زیرو مارکس آئیں گے آپ کو تو مطلب اس لیے آپ کو بڑے دھیان سے نا پڑتا ہے کہ ہاں مطلب دیکھیے ایک ایک ایک کون ہوتا ہے جیسے ایک سوال ہوتا ہے اس کے جو ہےتے چار چار نمبر ہوتے ہیں اگر آپ نے وہ صحیح کیا تو آپ کو چار نمبر ملیں گے اگر آپ نے غلط کیا تو آپ کا ایک نمبر کاٹا جائے گا
اچھا مطلب ملنے کو تو ملیں گے چار نمبرات اگر کٹیں گے تو کٹیں گے ایک نمبرات اس میں اچھا اچھا ٹھیک
تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جیسے آپ نے چار دس سوالات صحیح کیے
ہاں
اور جیسے آپ نے گیارہ سوالات جو ہے آپ نے جواب دیا گیارہ سوالوں کا آپ کے اس میں سے دس سوال صحیح ہے اور ایک سوال غلط ہے تو آپ کے جو نمبر آئیں گے دس سوال ان کے حساب سے کتنےیں گے چالیس اور اس ایک سوال کو کا جو ہے ایک نمبر کٹے گا ایک مت تو آپ کو انچالیس مارکس ملیں گے
اوں ہوں
جی آئے آپ کو سمجھ
جی جی بالکل سمجھ ہاں تو اچھا پھر جب یہ جے ای میں انسان کو سلیکشن ہوتا ہے پھر یہ کس کس کیسے
جی میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جیسے جی انسان کو اب مطلب جیسے آپ کو نمبر آتا ج آپ کو ملیں گے نا اور اسی حساب سے آپ کو کہ بہت ساری جو کالج ہے یونیورسٹی ہے ان میں آپ کی جو ہے سلیکشن ہو پائے گی جی انیں انیں نمبر آٹ کے حساب سے ہاں وہی انہیں کے حساب سے پھر بہت یونیورسٹی میں اپنے جو ہے درجات جی جی ہاں میرا تو ہوا تھا جی ہاں وہ دونوں کا ہوا تھا جی جی صحیح ہ تو پھر میرا جو ہے میرا سب جگہ نکلا تھا تو پھر اپنی مجھے مرضی تھی مجھے کس جگہ جانا تھا میرا آئی او ایس ٹی میں بھی ہوا تھا کشمییر یونیورسٹی میں بھی ہوا تھا
ہوں
اور میرا جو ہے ادھر بھی ہوا تھا سینٹرل یونیورسٹی میں بھی پر جوب اگر ہمیں بولیں گے کشمیر یونیورسٹی کی بات تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کا جو اگر ہم دیکھیں گے کمپیوٹر سائنس والی برانچ وہ تو باراملہ میں ہے جہاں ازیر پہ جاتا تھا ہاں اتنا دور تو مطلب میں تو اتنا نہیں دور جا ہے نا تو اس لیے وہ تو ہاں اس کا جو باقی برانچ وہ بھی زکرہ میں ہے پر باقی ہے وہ والا نہیں ہے جی جی صحیح تو کیا ہوا کہ اب اس کے بعد بت کیا ہوا جس دن میں گیا نا جس سال میرا تھا نا اس کے اگلے سال وہ اے آئی و آئی آ گیا اس کالج میں اس سے پہلے تھا ہی نہیں ہ تو اپ اور ہاں جی
ک والال کالج
اس میں نا زکرہ جو کیمپس سے زکرہ کے پاس جو ہے ہ تو نزدیک ہی پڑتا نا اور ہ ہاں تو وہ نئے سال آ گیا اس سے پہلے مطلب تھا ہی نہیں وہ چیزیں تو چلیے وہ بھی ٹھیک یہ ہوتا ہے توھر اس کے بعد دوسرا جو تھا وہ ادھر اونتی پورہ میں تھا جی ادھر بھی دور ہی ہو جاتا بہت زیادہ تو اس لحاظ سے سے پھر وہ بھی میں نے کہی تو اس کے بعد بچائیے ہی ایک
جی ہاں جی جی اچھا یہ آپ نے اپنی مرضی سے چنا آپ کون سا والا ل
ہاں اپنی مرضی سے جی جی ہ اس کے بعد اپنی مرضی ہوتی ہے جہاں آپ جاؤ گے
اچھا ٹھیک نمبرات اچھ حاصل ہوونچ
ہاں نمرہ جب اچھے حاصل ہوتے تو آپ کی مرضی ہوتی پھر کہاں
کہیں پر بھی جا سکتے ہو کچھ بھی اس میں کیا کیا آتا ہے ایک تو آپ جوکا کمپیوٹر سائنس ہے
میرا کمپیوٹر سائنس آتا ہے اس کے بعد سول آتا ہے الیکٹریکل آتا ہے میکینکل جی آتا ہے اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد میکینکل کے بعد یہ آتا ہے سو کیا بولتے ہیں یار ایک اور چیز آتا ہے وہ مجھے یار پڑ رہے س دماغ میں تو وہ ایک اور چیز کیم کل آتا ہے جی کییمکلات آ نوراں بہت ساری ایسی چیز ان چیزوںك
جی جی جی جی
پھر اسی میں پھر اگر وہ چار چار سال کے بعد پھر انیں میں پھر آگے جا کے ماسٹر کو جواب بھی آپ کو لینا ہوگا تو پھر آپ اسی کے بعد آگے جا کر وہ چیز پہ لے سکتے
جی جی بالکل صحیح بالکل صحیح اچھا جی چلیے بہت اچھا
اور بتائیے آپ
بس چل رہے ہیں
اور کیا چل رہا ہے اب یہ بات کا کیا سوچا آپ نے جو اسکول کوول جانے کا تو اس کے بارے میں آپ نے کچھ مشورہ وشورہ کیا آپ
جی جی آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم جی جی بابا ہے
ٹھیک جی جی
جی بابا ہے بابا ہے تو ہاں ہم سوچ رہے تھے کون ہے صبح
کون تو بب اس سوچ میں ٹھیک ٹھیک
جی جی
ہاں ہاں ہاں صی
ہمیں ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے کیا
اچھا میں ب مجھے بول رہے آپ
کیا
جی جی بالکل صحیح
ہاں تو بات تو وہی ہے جی ہاں تو کیا بول رہے تھے اپ کیا ہوا اس بارے میں اس سلسللہ
یہ اتنے خطرناک ہے یہ کہاں سے کہاں نکلتا ہے خود ہی خودی سمجھ نہیں آتا ہے اس کا
زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے ان کا
باہر باہر والے گیٹ پہ چلے جاتے ہیں کیا بنے گا جی ہاں
تو ہے ہی جی جی صحیح
تو تو میں بس عباد کا کیا ہے عباد میں چاہتی ہوں کہ یہ جلدی سے جائے جلدی سے کہیں پہنچے
تو کیا مطلب کس سال اسی سال ڈالیں گے یا اس سال تو اگلے سال ہی مطلب
انشاء اللہ اللہ کی مرضی ہوگی میں چاہتی ہوں وہی نا اسی سال سیشن اسٹارٹ ہو ہے مطلب شروع ہوتا ہے نہیں اکٹوبر میں سب ستمبر صحی
اچھا ٹھیک
دیتا ہیں بس ہ ہوں بالکل صحیح نہیں میں چاہتی ہوں اس کوول نکالوں میں بھی نکلوں گھر سے
اچھا
پھر وہ صحی رہے گی میں پک گئی گھر میں
اچھا ان کو بارا کاک کو کہاں رکھیں گے پھر
میں کیا کیسے ان کو کہاں کیا رکھیں گے کہاں پہ کیسے ایڈجسٹمنٹ ہو جلی ان کی
ہاں تو ان کو کہاں مطلب ان کا تو مجھے پتا ہی ہے ان کا کیا ہوگا جی ہاں ان کا تو سوچنا پڑے گا نا کہ ان کا کیا ہوگا
وں میں چاہتی ہوں کہ میں نہ گھر میں رکوں میں جاؤں میں پرسوں گی س پی ٹی ایم کے لیے وہاں پہ مجھے سبوں نے بولا اب کیوں نے واپس آ رہے ہیں اب کیوں گھر میں بیٹھ گئے
ہاں تو میں ہاں تو وہ تو ہے ہی مطلب جانا بہت ہی اچھا رہے گا اور ایک مسئلہ کہ یہ رہیں گی کہ اوکے بس اگر آپ ان کو ساتھ لے جا سکتی ہے
تو میں نے وہی بات کی وہاں پر ایچو ڈی سے میں نے بولا آپ بات کیجے آگے جو ہم جیسے میں ہوں میں واپس جانا چاہتی ہوں فیلڈ میں تو ہمارے بچوں کے لیے کچھ سوچے ان کے لیے کچھ رکھ ہم اپنے پیسے دیں گے انہوں نے بولا آپ آگے بات کری خود کریے کہ کسی مطلب ہائر اتھارٹی سے کیونکہ یہ ہونا چاہیے میں نے بولا میں بھی چاہتی ہوں واپس بس آ جاؤ تو انہوں نے بولا تھا آپ ایک ساتھ مل کے ٹیچرس کیجیے بات اپلیکیشن لکھیے وہ ہم فارورڈ کریں گے تو
اچھا مطلب آپ کے مطلب بہت دو تین یہ ہے کلیگس جو بسات آپ کے وہ ان کا بھی یہ
ارے بہت سارے ہیں ایسے نہیں ہے بہت سارے ہیں وہاں پر بولا کہ یہ ہے گورنمنٹ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے استادوں کے لیے
ہاں تو پھر ان کو
کے بعس اب اس نے جیسے نہیں رکھیا پرائیویٹ اسکولس نے نہیں رکھے مگر آپ ایسے بچے اپنی طرف سے
جی مطلب کیا رکھا ہے جی انہوں نے کیا رکھا ہے اس معاملے سے کیا ان کی ہے
ٹیچے استاد ہیں وہاں پر ان کے بچے پڑ رہے مطلب ان کے چھوٹے بچے ان کے بچوں کے لیے کچھ انتظام رکھیے اسکول میں تاکہ ان کے بچے چے ان کے ساتھ رہے اسکول میں وہ کہیں سفر
جو وقت ابھی اختتام بہت ہو گیا تو اس لیے جی میں آپ کو پھر ہاں میں آپ کو یہ سے پرچیک دوں گا
جی جی
جی آپ بتائی آ رہی ہیں بیٹھے اللہ